وعلیکم السلام
اب ٹھیک ہو اچھے سے یے پھر سے ہو گئی آپ کو
مجھے لگتا ہے مجھے نا ایک مت نا جائے ہیں آتے ہیں نا پھر بالکل لگتا ہے اسی میں سے گیا کیونکی اس کو آیا نا ٹاسک کمپلیٹ پہلیے
اچھا اچھا آپ کتنے ہو گئے آپ کے بیس
بیس میں سے ہاں دو چار تو کٹ ہی گئی ہوں گے
کوئی نہیں کوئی نہیں چلو دیکھتے ہیں بس دعا سنائیے آپ
اور کیا سناؤ گرمی بہت ہے
ہاں لائٹ بجلی ہے آپ
ہاں ہم کو ہم کو جاتی ہے کبھی دن میں تین بار کبھی دو بار آج گئی نہیں آج خالی پونے آٹھ سے آٹھ بجے گئے سویرے
اچھا ٹھیک نہیں ہمیں گئی صبح دس بجے بارہ بجے آئی آپ تین بجے جائے گی تو پانچ بجے آئے گی
ج نہیں ہم کو اب جائے گا پونے سات بجے شام کو تو سات بجے آئے گی
اچھا ٹھیک دیدی نے مت فون کیا یا کسی اور
اس نے کال کیا تھا اس نے کل کیا تھا فون وہاں کوئی آ شاید ہاں شبی آ گئی پھر میں نے اس کو بولا چھوڑو سے
اچھا ٹھیک
آپ ہی نے بولا نا شاید کہ وہ گئی تھی منشی کے اس نے کیا لیا ہے اس کو کچھ بولا
نہیں مجھے نہیں بولا کیا کر لیا ہے ایک چھوٹی مجھے کہہ رہی تھی کچھ کیک شیک وغیرہ مجھے یاد ہی نہیں چھوٹی نہیں ہاں کال بو جا میں وہاں ہی تھی تبھی اور دیدی نے اس کو فون کیا تھا تو تب وہی پے کچھ کہا اس نے کیا کیا لیا تھا مجھے لیکن یاد نہیں کیا لیا
رانی کمت جان ہے وہاں
ہاں اس کو جو ججایت کو بھی جو جانا ہے آنٹی چھوٹی کا
ان کو جانا ہے اس کو مبارک باد دینی ہے
ہاں ہاں وہ کہہ رہے ہیں وہ آئے ہیں نا ساحل کو چاپو پاس نکلی ہے بس مجھے نہیں جانا ہے آپ ہی کو ب نے بولا ہن ہاں چھوٹی کہہ گئی تھی لیکن میں کیسے جاؤں گی میری ساس تو مامی اس کا تھا نا کچھ یہ وہ جب نہیں آئے تو میں کیسے چاہوں مسامو پر صحیح کیا
وہ بات بھی صحیح یہ مجھکو آئی نا منشی فراز وہ اس دن جب آئی ادھر اس دن
اچھا ہاں
نہیں مگر میں نہیں جاؤں گی میرا موڈ نہیں ہے کہیں جانے گا تو میں
میں نہیں جاؤں گی بس ہم اپنےفسٹ رلیشن کے یہاں نہیں جاتے ہیں آپ جائیں گے اور پھر ہمیں پھر اسی پہ رہنا ہے کل آج ایک کے ساتھ کل دوسر اس لیے بیٹر ہے کہ پہلے ہی ختم کر ہوں تو کسی کو چائے بھی نہیں رہے گی ہے نا اور جب میں نےز ہم آگر کوئی نہیں سوچتا ہم آ تو ہمیں مجھے نہیں چلتی ہے میں جاؤں گی نہیں وہاں دے جا نے دوں جاؤں گی میں ایسے کبھی لیکن یہ مبارکبادی کے لیے نہیں ہاں جاؤں گی میں اس کے پاس اب آئی ہے وہ یہاں دو بار آئی لاسٹ ایئر جب نا مجھے وہ کچھ ایشو ہوا تھا
آ ہاں
تب وہ آئی بچاری دو منٹ دو بار وہ آئی دیدی تبھی آئی ہے اسی کے ساتھ یہاں
اچھا اس کے بعد نہیں
نہیں، ام تو اب میں کہہ رہی ہوں کہ آپ جاؤں گی ابھی ہونے دو ایک دو مہینے اس کے بعد جاؤں گی دوں گی ایسے ہی نازک وازک تو
اچھا
میں نے آپکو کہا آپ کو مت یہاں آنا ہے پاپ بولا ا کہے کیسے میں نکلوں گی دیدی بھی مت ابھی وہاں گئی ہے دیدی اس کو کیا تھا اس کو جانا تھا وہ جو بڑی بہن ہے ماں سمان ہے توس اچھا بول اچھا ٹھیک بس اچھا محبت ہے رانی کو میں نے کہا مجھے یہاں جانا ہے مجھے بھی بھولنا میں بھی آؤں گی مجھے بھی کہنا نہیں مجھے بھی کہنا میں بھی آؤں گی بس کوئی نہیں
اچھا
بس ہم میں کسی دن سیٹرڈے دن کئی دن جاؤں گی کیونکہ بچوں کو چھٹی ہوتی ہے نا پھر ویسے مت بچے یہ ہو سکتے ہیں تو اس نے کہا کہ
آ جانا اگسٹ میں فورٹینتھ کو اگست میں فورٹین فرائیڈے ہے پھر ففٹین اگسٹ چھٹی ہے فورٹین کو جانا ہو اور اب سکسٹین کو واپس آنا
ہاں وہ بھی ٹھیک ہے اب دیکھوں کیا کہوں گی کہتے ہیں نا ابھی چھٹیاں ہوں او منڈے تک مت ہوگی چھٹٹییاں ال بہتر جانے وہی سننے میں آیا مجھے
کیوں یہ سیلاب کی وجہ سے
ہاں ہاں ہاں کیونکہ کہتے ہیں نا بہت جگہ یہ نا پانی پانی گھروں میں گھستا ہے وہاں خیام سے بھی
ہاں بہت سی جگہوں پہ تو پانی غصہ ہے ہاں
کل رافی کہہ رہی تھی کہ جب نا دو سو دو ہزار چودہ میں سیلاب آیا تھا تب ان کو آیا ہوتا سیلاب ان کو نا اس کے سسرال والوں کو میں نے اب احتط باغت نا کیونکہ پھر پتہ ہی نہیںلد اب ہمشہ فریزر ہے اس کچن میں تو آپ اسی کی مینناتیں دیکھ رہے ہیں اس کو کہاں رکھیں گے باقی خواہش میں نے
اٹھایا
اٹھایا اب مساؤ تو پہلے ہی کہو کیا کرنا ہے تو پتا ہی نہیں چلتا ہے اچھا وہ سمی گئی تھی ادھر نام ہوئی ہے نا راجا کی بات بسپو نا
اچھا اچھا
اس کی ہوئی ہے نا بات پگی راجا کی
ہاں ہاں
ادھر ہی گئی ہے وہ
ہاں کچھ نہیں بولا راشی جی
ہاں سن گ آئی تھی موں وہ کیا بیٹھی انوں آپ میں نے بات کی تو بس اتنےھ کیوں ان پتا نہیں آپ کو پتا ہے نا اب وہ کیا ہے
اتنی جلدی کیوں گئی یہ واپس پھر آئی چ اتنی جلدی واپس اکیلی آئی تھی دونوں میں سے کسی کو ساتھ نہیں لائی
بولا کہ اگر میں کے دو بیٹے ٹکٹک ماں وہ گئی ہوگی ماں ایک ہی بجی سے پھر گئی ہوگی وہاں بس تو توفھر وہ زیادہ ہی جیسے اس کو وہ پتا نہیں کیا ہے اسی کو خالی بیٹے دو پیدا ہوئے ہیں
باقوں کو پیٹ کرو گی کوکے لاائے ہے انہوں نے پیٹ سے اتاری ہیں
ہوتا ہے گئی ہے بس ہاں اس کو وہ پرابلم ہے بولا کہ ہم نے کہا کیا ہوا یہ تو اس کا گھر ہے ان کو کیوں نہیں لایا بولا کہ پھر مجھے چا بیٹوک چا کو لانا تھا تو میں اس لیے چل رہی اس لیے میں انو وہ بہت کام کے ٹائم کے لیے بیٹھی تھا بس اچھا ٹھیک نہیں نہیں بس سب اچھا ٹھیک
وہ بھی ٹھیک ہے اپنی اپنی مرضی جیس
اس کا ہے نا وہ بڑا بیٹا سمی کا وہ پڑھتا ہے تھرڈ ادر وائز مصطفی ہے نا اس کو سات کے آٹھ مہینے بڑھا
ہوں
رافیا ا رافی کی دو بیٹں مصطفی ہیں نا اکے ایج کے دو دن شاید اس کی بیٹیاں پہلے ہو گئے وہ بھی سیکنڈ میں ہی ہے
اس کا کتنا مستق سمی کا بیٹا کتنے کس کا ہے تھرڈ کا
وہ ہیں تھرڈ کلاس میں ہاں
اچھا
ان کو ہوتا ہے نا بسکو میں مت ہے نرسری مت ہوتا ہے ادھر
نہیں نہیں وہاں ایل کی جی
اب ہے اب ہے اب ہے اب جب سے این ای پی سسٹم ہوا ہے اب ہے
اب ہے
تو ہاں وہ ایسی ہیں کہ اس کو میں نے پہلے ایک دن کہا تھا لیکن مجھے گٹ فیلنگ آ رہی تھی کہ اس نے اس کو فس تو میں چڑھایا ہوگا تب میرا بیٹا شاید ایس کے جی میں تھا ہاں تو میں نے اس کو کہا کہ کس کلاس میں ہیں انہوں نے ایس کے جی میں تو ہم نے کہا کہ نہیں سیکھنے دو اس کو کو یہاں ہی اس کلاس میں سیکھے گا کچھ اور تو بس ہاں ٹھیک پھر لیکن مجھے اندر سے نا مجھے لگ رہا تھا کہ یہ جور بول رہی ہیں ہاں میں نے بہت دنوں کے بعد انفیکٹ مہینے بعد اس سے پھر سے یہی جب جھوٹ بولتا ہے تب متیاد کہتا ہے کیا کہا ہے کیا میں نے اس کو فھر سے کہا ہے کہ ایرم کس کلاس میں ہیں وہ ہے نا فرسٹ میں وہاں پہ ٹیچرس نے مانا ہی نہیں انہوں نے بولا نہیں یہ اچھا پڑھتا تا ہے اس کو کیوںنا ایک سال ویسٹ کرو گے ہو یہ بس اچھا اچھی بات ہے تو تو کہہ رہی ہے رفی ن کہا مجھے ہمماری کیوں ہے فر سیکنڈ میں ہی مس پارٹنے دو نا کیا ہو جاتا ہے مطلو ٹینشن آپ کوک ہے بس کوئی نہیں بس تو پھر آپ جو سمی کا دوسرا بیٹا ہے اس نے اس کو اس سال مینس وہاں جس کو میں ایڈمیشن کیا وہ پتہ ہے وہ کس کلاس میں ہے نرسری وہ ہے نا علیم کے جتنا علیم اس کو مینس ڈائی میں مہینے شاید باٹا ہے علیم اس سے ہاں وہ ایس کے جی میں
اچھا وہ آبھی نرسری میں ہی ہے
ہاں ہاں ہا وہ ابھی اب ہے نرسری میں علیم جائے گا فرسٹ میں وہ جائے گا یو کے ج میں
وہ جائے گا یو کے جی میں
ہاں بس سب اچھا ٹھیک ہے اس کو یہ پروابلم ہے نا ان کو ل کر کہ پہلے سے ہی یہی نہ طرح کی پرابلم اسی کے یہاں شاید بیٹے ہو گئے ہیں باقی کو شاید
انہوں نے پیٹ سے اتارے ہیں وہ انہوں نے یا دکاندار سے خریدے ہیں دکاندار سے
ہاں ہاں آ وہ یہ ہے نا عاصم عاصم کا شاپ میں نے دیکھا پرسوں دیکھو مجھے ابھی اس ٹائم یاد آیا اس نے بھی دکان کھولی اور عاصم نہ عظمی کا بھائی
کہاں پہ
یہ ہاں یہ ہے نہ وہاں پے آتا ہے نا وہ نالبل میں مغل دغ بغ
ہوں ہوں
اسی کے آگے اس نے اچھی شاپ جیسے شونو نے بنائی ہے نا وہ اچھی شاپ وے اسی اسی اسی ٹائپ کی میں نے مجھے اب یاد آ گیا یہ بات میں نے آج آپ سے شیئر کی پرسوں صبح کہہ رہی تھی مجھے لیکن یاد ہی نہیں یہ رہتے تا تھا میں کسی کو بول دوں کہ عاصم بھی اب شاپ ہا اب مجھے یاد آیا اس ٹائم اب میں کھانا کھاؤں گی بیٹھیے اللہ حافظ